حال ہے بھائی شکر اللہ کا آپ سب ٹھیک بس بیٹھے ہیں آپ سنائیے
میں سنال نہیں جارہی ہوں اس کو تھا نا سب کو ہم دیکھنے گئے تھے نا کل میں گئی تھی نا ایک بار پارک
اچھا
دیکھو کتنی اچھی لڑکی ہے اتنی ہمارا ہر مجھے ہنڈریڈ بیوٹیفل نہیں ہے ہنڈریڈ میں سے ایٹی ہے مجھ سے تو لیکن نائنٹی فور بارن ہے یے
اردو میں بات کرو ہاں تو بھیا کے لیے بولو
پھر ارے وہ سنو نا میں نے اسی ٹائم بولا میں نے مجھے لگانا مطلب ان کو لگا وہاں سے مطلب ان کو نہیں آیا لڑکا پسند میں نے پھر آ کے ان کو بولا بولا اگر کچھ ہوا تو میں راکیب صاحب کی بات کراؤں گی اٹھاؤں گی ہمم تو وہ ایچ ایم ٹی میں ہی رہتے ہیں ادھر نور ہاسپٹل کے پاس لیکن وہ اہہ اہنگر ہے اہنگر اہنگر مینز کھار
ایمی ہاں لیکن آ اسلی کھار
پہلے تھے یہ سی اے ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمرواری میں یہ جواب کرتی ہے
ااو مائی گاڈ دیٹ از گڈ ون پ
شی از ویری بیوٹیفل آئی ووڈ سے مجھے وہ پسند آئی مجھے دل میں ہی اسی ٹائم آیا یہ خیال تو یو میں نے فرحان صاحب کو بھی بولا د اگر اگر یہ نہیں کریں گے لیکن اب جو ہے نا میں بولتی ہوں ہمیں ان کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے آپ کو منزمار اور بھیجنا ہے مڈل مین کو بھیجنا ہے ادھر لیکن اور دیکھنا ہے نا مطلب کون کیسے ہے وہ پانچ چھ پتر ہیں یہ نا چاچا ہے اس کے
ا
یہ خالی بھائی اور بہن ہے بھائی اور بہن بس مگر لڑکی اتنی خب مطلب مطلب نا اس کو پاکستان سن ڈریس سکائی بلیو کلر کا اتنا اچھا تھا
جان آپ مجھے ایڈریس دے دو میں اب بھی ایک مڈل مین کو بھیجوں گی وہ جائے گا ادھر ٹھیک ہے
لیکن اب مجھے میں نے پھر بولا ادھر پھر بولا سوٹی دی دی میں تھوڑیک ہے نا اس نے بولا گے ان کو نہیں یہ آئی کہ بارا بادید یہ ہے یہ ہے انگر ہے سمجھ آئے نا اینگر کیا ہوتے ہیں وہی لیکن وہ جو لڑکی میں نے دیکھی نا اللہ کی قسم مجھے اسی ٹائم خیال آیا ان کو کاسٹمر ہے مطلب راکی بھیا کے لیے ہمیں کیوں نہیں ایسی لڑی ملتی ہے چیز مطلب نا بولنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ شی واز نو فیبولس ان ایوری وی ویک بال بھی اچھے سے بنے تھے ڈریسنگ بھی اچھے تھے
ہم گیے تھے اور سوپور سوپور گئے تھے ہم نے دو لڑکیاں دیکھی
امم
میرےگھر ایک ایک ایک گھر میں گئے تھے وہ تھے یہ کیا بول بٹ فیملی لیکن ان کی ان کا بزنس بہت اچھا ہے ایک ایک بھائی میڈیکل شاپ میڈیکل کے ساتھ کرتا ہے اور دوسرے دو بھائی چھوٹے والے ان کا انٹیریئر ہب ہے
ٹھیک
اور یہ لڑکی ہے اس نے پی جی کیا ہے انگلش لٹریچر میں اور پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی ہے اچھی ٹھیک ہے جیسے آپ تھوڑا آپ رکھو مہک مہک کے حساب سے ہائٹ موٹی چھوٹی پھر بھی ٹھیک لیکن مہک کہ جیسی اتنی مطلب مہک مجھے اتنی خوبصورت نہیں لگتی ہے لیکن اسی کے اسی کے یہ جیسی گوری گوری اچھی اچھی ٹھیک ٹھیک آب
امم
بات کرنے کا بھی طریقہ بھی اچھا لیکن سمپل مطلب وہ ڈر سی گئی نروس ہو گئی وہ چلو وہاں اور وہاں کی خھاطرداری بھی مجھے اچھی لگی مطلب ان کا اسٹائل شہروں جیسا تھا یہ نہیں تھا بہت بڑھیا ہم سے مجھے لگ رہا ہے ہم سے بڑھیا ہے وہ رہی ایک بار پھر گئے دوسری جگہ وہ گھر ن ہےلارگند آ سمجھ
اچھا ہاں ہاں
تو وہ لڑکی اس لڑکی سے مجھے دوسرے حساب میں اچھی لگی وہ لڑکی گوری گوری اچھی تھی یے تھوڑی سانولی ہے لیکن اس میں ایٹ ٹیبنس اچھی ہے یے جو دوسری لڑکی میں نے دیکھنے اس کو بات کریں مطلب وہ اگر آپ ہی بال دیکھو گے نا اس کے کتنے لمبے تھے
ہمم
بال اتنے لمبے اچھی مطلب آگے بات کرتے وقت اس نے مطلب جو ہمیں چاہیے مطلب ایکٹو بات کرنے کا طریقہ وہ اس کا اچھا
ہمم جو میں نے کال دیکھی نا وہ گوری گوری بڑی بڑی آنکھیں والی آئی بروز اتنی پیاری اصل اصل نا اچھی اچھی تھی وہ اور اس کے بال بھی اچھی تھے زیادہ نہیں تھے پھر بھی ٹھیک تھے تھوڑے سے آگے سے
اگر اگر اگر اگر آپ کے پاس ایڈریس ہے آپ مجھے سینڈ کر دو میں یے کل یے کام کروں گی اگر اسے وہ سوپور سے بہتر اگر ہمیں نزدیکی ہو جائے گا وہ زیادہ بیسٹ ہے نا
آپ بول رہے ہیں یے اہنگر کا بھی ایک مسئلہ ہے
اینگر اینگر مجھے وہ بتاو مطلب اصلی میں کر تے ہے انگری کیونکہ
اس ٹائم نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں اسکے باپ باپ کا یے ایسپیئر پارٹس کا دکان ہے
سپیئر پارٹس کے اصلی مستری ہے
وہ نہیں مجھے پورا پتہ ہے تو ورنہ مت ہوگا وہ نہیں مجھے پتہ وہ میں پھر کنفرم کروں گی کیا ہے
یے اہینگر کرتے ہیں نا جو یے پرانے اہینگر ہو یے پھر اسی اسپیئر پارٹس کے ساتھ کرتے جیسے کتنا وچارا میں ہے ہاں اور بھائی وغیرہ
بھائی ایک وہ کچھ انجینئر میں نے سنا ہے لیکن پرائیویٹ ہی آج کل کہاں گورنمنٹ جاب ہے وہ بھی پرائیویٹ یے بھی ہے کامرواری میں ہے یے چارٹرڈ اکاؤنٹ وہاں پر ہی اسٹار کمپنی کے کچھ
آپ مجھے ایڈریس بھیجو میں دیکھوں گی اگر ہمیں اچھی لگی گھر گھر وار اگر اچھا ہوگا نا مطلب پھر کیا اچھی بات ہے ہم کیا کر
کو دیکھتے ہی نا اندر سے را کے بھیا کہا میں اتنی پیاری لڑکی ہے یے ہمیں کیوں نہیں دیتی اللہ کی کسم مطلب اس کو ڈر نہیں گئی وہ بالکل بالکل بھی نہیں ڈرگئی مطلب بالکل اچھے طریقے سے اس نے بولا میں یے کرتی ہوں یے کرتی
وہ ہی جاتی ہوں اب آپ ایک کام کرو آپ ایڈریس لاو ایڈریس مجھے سینڈ کرو
ہاں ٹھیک ہے
ایک یے مڈل مین وہ اچھا ہے وہ یہی کا ہے سافہ قدر کا میں اسی سے اسی کو دوں گی وہ ایڈریس ہے ایڈرس ملے گا
میں دیکھوں گی نا کرو گی ارینج میں کہیں سے
ہاں ناما وام دیکھو کیا ہے اگر پورا ایڈریس ہوگا نا ریٹرن تو وہی سینڈ کر دیجیے ٹھیک ہے چلو باقی ہے تقدیر کی باتیں اور کیا بولو ہمیں ہم ابھی آئے ہم نے اب چائے پی
ہاں لیکن ابھی میرے دس منٹ میں نے بات کروں نا برا
ہاں ابھی کتنا ٹائم ہوا ذرا دیکھنا
ابھی یہ بات مت کرو آپ میرے ہی ٹائم آپ کو یہ بات کرنی ہے ابھی چھ منٹ ہو ابھی چار منٹ ہے ہاں اور کیا بولو آپ کو اور سنائیے کچھ
اب جو یہ ہے نا یہ والے جو ہم جو ہم پہلے گھر گئے جو میں کہہ رہی ہوں بڑھیا لگ رہے تھے وہ اس کے بھائی نا اتنے اسمارٹ تھے وہ بھائی بہت اچھے اچھے لگ رہے تھے بہت اچھے اس کی بادی تھی چھوٹی اور بہت اچھی تین بھائی اور ایک ہی اکیلی بہن
کرو بسم اللہ کر کے ادھر ہی
میں آپ کو فوٹو کروں گی سینڈ لیکن فوٹو اتنے اچھے نہیں آئے جنے
انسان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے
یہ ہوتا ہے میں اپنی بات کروں گی ہم کیا ہے ہم کو لگ رہا ہے ہم ہے لیکن پھر فوٹو مت آتے ہیں صحیح سے
تو اتنے نہیں نہیں
ہاں وہی بات ہے مجھے لگ رہا ہے لمبی لمبی ہے گوری گوری ہے صحت صحت بھی بہت ٹھیک ہے بڑھیا گوری خاص کر گوری ہے تھوڑی تھوڑی پگمنٹیشن تھی چہرے پہ وہ تو ہوتی رہتی ہے اور ا اتنی اچھی نہیں تھی لیکن چھپی پالتی تھی لیکن ہونٹ دانت وغیرہ باقی ٹھیک تھی اور دکھنے م بڑا سوٹ بھی سمپل تو تھا لیکن وہ جو دوسرے میں نے دیکھی نا نائنٹی سکس اس کا نائنٹی سکس اس کا نائنٹی سیون
کرنیس ٹھیک دونوں اس کا تو نائنٹی فور جو یہ لڑکی تھی نائنٹی فور ہے
یعنی کہ ٹھیک بڑی لڑکی ہے یہ ہے نا
ہاں ہاں نہ بھیا کا کتنا ہے ہاں وہی ہے نا آپ مجھے لگتا ہے چلے گی اب تو یہ رب کا فیصلہ ہے
ہاں یہ تو رب کا فیصلہ اگر ہوگا تو آپ مجھے کرنا سینڈ پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر گھر کا ایڈریس ہوگا نا پورا پتا کہاں پہ ہے تو ہم سیدھا یہ مڈل مین کو بھیجیں گے
پانچ چھ بائی ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں سب
اس کے موں یہ انکل وغیرہ ہوں گے ہمیں کیا کرنا ہے ان کے ان کا ہم دیکھیں گے وہ باقی بھی پھر وہ اہنگری ہی ہوں گے پھر وہی
آئی ڈونٹ نو پراپرلی تو میں نے
چلو آپ کے پورا کنفرم کرنا تو مجھے سینڈ کرنا تو ٹھیک ہے پھر آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
ہاں اور سناے کچھ خاص
اور کیا سنا ہوں بس اور ایک مڈل مین آیا تازی اس وقت یہی تھی وہ تھی آئٹم وہ تھی یہ ہاں وہ کچھ ہاں زن جیسی ہاں ز ان وہ نہیں لگے گی ہمیں
ہاں اور سناؤ کچھ خاص اور مت کسی کو فون کیا نہ
کسب سے ہم دو دو بجے تک ہم تازی کے ساتھ ہی نکلے تازی بھی نکلے ہم بھی نکلے اس س اس وقت تک ہم نے صفائی وغیرہ کی تو پھر نکلے
ہم نے کچن کی صفائی کی ہمیں کی تھی نا عید پہ عید سے پہ نہیں کیا تھا اب پورا سم یہ پتلا ان کو تٹ ہے نا ہمیں وٹیلاوٹھی تھی آپ کی اور صفائی تو ہو کب چار بجے فنش کیا پھر میں نے نہایا اب ہمیں میٹر
وہ رکھنا تھا نا وہ آٹے کا وہ چھوٹی چھوٹی گولے
اس میں کیا رکھنا ہوتا ہے اور
آٹا اور بوریک ایسڈ کو مکس کر کے تھ چھوٹی چھوٹی گوولیاں بناؤ چھوٹی چھوٹی بالس بناؤ وہ جہاں جہاں پر جہاں جہاں سے ہو ت ہے نا یہ کاکروچز وہاں سے پھینک دو سب جگہ رکھ دو ایک بھی نہیں رہے گی
جس میں جہ برتن ہوتے ہیں نا ڈرائر میں نیچے والے میں ادھر ہی ہوتے ہیں زیادہ
یہ یہ ہوتا ہے نا لکڑی کی سائڈ سے زیادہ آپ وہیں سے رکھ
نہیں ہمیں ادھر ہے نا سیمٹ اس کو تالو کو نا چھت کو یہ نا ڈرائر میں آلو کو چھت میں نے وہ رف سیمٹ کر کے ہے اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ہول ہو گئے ہے وہی سے نکلتی ہے
تو آپ اس پہ رکھ کے لگاؤ نا اس پہ تھک چپکا کے لگاؤ نا اس پہ رکھو نا پھر دیکھو پھر وہاں پوری فرق ہوتی ہے اور بھی نسخے ہیں اس کے مجھے پتا اس ٹائم یاد نہیں ہے
آپ دیکھنا آپ مجھے
اچھا کیا ٹائم رہ گیایا
گاری کرو چو وہ بھی آدھا منٹ ہے ہر میرا پہلا کال ہے اور آپ کو ہی میں نے کیا
اچھا شکریہ شکر شکریہ اور میں بھی کروں گی نا مجھے ایس ائی کا کچھ بقایا ہے اس کا وہ بتاوں
اچھا ٹھیک اور باقی سب ٹھیک
لیکن یہ کام کرنا پھر ٹھیک ہے بیا بیا ابھی آئے گا دس بارہ دن میں تب تک اگر ادھر اس سے کچھ ہو جائے گا اچھا سا تو
انشاء اللہ رتے رتے ہوگا ان شاء اللہ ٹھیک رہے گا سب
اچھا آئیڈیا تھا یہ نا سوپور کا جو ہم گی سڑک پر ہی زیادہ اندر نہیں یہ سڑک ہاں ہاں وہ کوالنی بھی اچھی تھی وہاں سے سے اچھے اچھے گھر تھے اور مجھے ان کے بھائی گہرا بہت اچھے لگے بہت ڈیسینٹ تھے وہ اور جو دوسرا گھر تھا وہ تھوڑا مطلب جیسے گاؤں کے ہوتے ہیں نا تھوڑا مطلب پھر بھی اتنا بھی نہیں اس کی ڈریسنگ زیادہ اچھی تھی اس نے یہ لگایا تھا کیا بولتے ہیں اس کو وہ نا وہ نا بیل بٹم شلوار نا وہ ت کی ونا اور اوپر سے وہ نہیں وہ نا وہ پیپلم جیسا اس کا وہ بلیک اور گرے گرے سلور گرے بتاو اس کو وہ اتنا اچھا جج رہا تھا مٹکا سلک میں ا یہ مریسا سلک ہاں شکر الله کا چلو یہ کام کرنا ہے میرا ٹھیک ہے اوکے
اوکے اللہ حافظ بائے